نہیں ج ہلو نہیں یہ یہ ساب رہتے پھر کے از کمبر کون سی ہ ہلو جی السلام علیکم السلام علیکم تھوڑا آوج کم رہی م تھڑا مائک پاس کروں
جی اب میں نے کیا ہے بٹ آپ کے پیچھے تو شور بہت زیادہ آ رہا ہے
اچھا وہ کیا تھیرا شاپ پرریب اس وجہ سے سارا میں تھوڑا جی جی ان میں آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے ہاں اب صحیح آ رہی ہے جی جی صحیح آگی ہاں سفیدمبر بھائی د جی
یہ کیسے ہی آپ
جی میں الحمد للہ ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ خریت سے ہے اور کیا چل رہا ہے کیا کر رہے ہو آپ
بانا آپی نے آپ کا نمبر دیا تھا
اچھا باونا جی نہیں دیا تھا آپ کا نمبر مطلب میرا نمبر سوری
جی جی ہاں بھانا ہی سے ہوئی تھی میری بات او کوئی نا اور آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے جی جی میری بھی بالکل ٹھیک ہے ترین
جی جی اور آج کل جی ہم ہمارے یہ موسم وغیرہ اچھا تھا بارش آج صبح میں بٹ ابھی دھوپ نکلی ہے
اچھا ہاں ابھی کیا ہے مطلب موسم چ گ ہے نا تو تھوڑا افیکٹ پڑ رہا ہے اس کا
بالکل بالکل وہ تو ہے ہی اور بتائیے آپ کہیں جی بتائیے
ابھی بیماری وغیرہ یہ بھی زیادہ چل رہی ہے موسم چینج نہیں کر انسان بیمار بھی زیادہ پڑ رہا ہے نا
جی جی بالکل بالکل
تو تھوڑا اپنا احتیاط رکھیں خیال رکھیں تاکہ ٹھنڈا پانی نہیں بھی ایک توم زیادہ پھر ٹھنڈا پانی پینے سے سر وہ پتا ہے کیونکہ ٹیمپریچر باہر کا کم ہے اپنی باڈی کا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے ج گرمی میں نہیں گھومتا میں سردی اور بارش میں گھومتا گرمی میں ہے نا میرے کو پسند نہیں د وہ گھومنا کیونکہ گرمی پت ہے وہ گرمی لگتی ہے نا تو پھر اچھا نہیں ہوتی میری کہیں جانے کی ابھی د ہوتا ہے نا پانی بہت زیادہانی جی جی بالک د ابھی کیا بولتا ہے تھوڑی بارش ہوگی نا تو اچھاے گا نا سیزن تو گھومیں گے انشاء اللہ
جی
ابھی تو بہت نہیں مل پاتا ہے شاپ سے
ہاں جی وہ تو ہوف
جی
آپ کا خود کا بھی ب
ہاں ہاں میرا کچھ بت شوق ہے
ہ
جی آپ کیا کرتے ہو
میں ابھی کچھ نہیں کرتی ہ میں ہاؤس وائف ہوں
جی جی ہر شمد ال ہاؤس وائف ہونا بھی ایک اچھی بات ہے جو گھر کو سنبھالتے ہوئے چلتی ہے
بالکل بالکل
جی بس
کھانا وغیرہ ہو گیا یا جی جی بالکل بالکل آپ کا ہو گیا کھانا وغیرہ ہمپ نے آس بھنڈی بنائی تھی اور ساتھ میں چال چ ب ساتنے فلتے
او اچھا ویری نائس سو انٹرسٹگ فوڈ
ہی
ہاں بالکل تو اس میں کیا ہے جیسے جو بھی مطلب گرین ویجیٹیبل وغیرہ آتی ہے تو ان میں پروٹین وغیرہ وٹامن وغیرہ بہت اچھے آتے ہیں اچھی ماترا میں آپ
انسان کو مطلب کھانانی چاہیے اس سے اس کو بھی فائدہ رہتا ہے بیسٹ ریزلٹ نکلتا
جی جی بالکل بالکل دیک اس گرین پالک کیا کرتے ہیں اور کریلے ہو گئے اور بھنڈی ہو گئی ایک پئی ٹائپ میں آتی ہے وہ ہو گئی لوکھی ہو گئے ٹنڈے ہو گئے تو آپ یہ سب چیز ٹرائی کر سکتے ہیں اچھے ہو اگ متے بت بہت اچھی ہوتی ہے
ہاں ہاں وہ صحی کہا دیکھو جو مطلب سبزی ہری ہر سبزی اچھی رہتی ہے ویسے دیکھا جائے تو ہر سبزی کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے کیا
ہاں ایک ہی سبزی آپ کو آئی بھی نہیں جائے گی یہ صحیح کہ آپ انسان کا بور ہو جاتا نا دیکھو اس چیز سےز وجہ سے چلو کوئی ن اللہ سے صحت بنائے رکھ دھو صحت امپورٹینٹ ہے آج کی مطلب دور میں اب صحت بہت امپورٹینٹ ہے اگر آپ کی صحت اچھی نہیں رہے گی تویک بیماری ہو ج رہی ہے
بالکل بالکل وہ تو ہے
جی تو تھوڑا صحت کا دھیان رکھے اپنے بچوں کا بھی خود کا بھی جی دیکھو ہاں جتنا اپنا خیال رکھے گا نا اتنا بیسٹ رہے گا
جی بالکل بالکل پر گرمی بہت وہاں پر اتنی ہمارے شہر میں محسوس نہیں ہوتی پر جب ہوتی ہے توھر بہت زیادہ لگتی ہے
وشو
اور ف
ج جی ج جی جی میم تھوڑا سا ہلکا کیسا مسٹیک آ رہا ہے آپ کے بولے میں تھوڑا قریب کر لیں مائک کو پلیز
ا
نہیں م ابھی پ کوئی بول
ہلو کوال ہے
تھوڑا لگتا ہے نیٹ ورک کا ایشو ہے آپ کے طرف
ہوتاا م ر میں دقت ہو رہی ہوں
ہاں اب اب صحی آیا می ہو سکتا ہےپ تھوا دھیرے بول رہی ہوں اس وج سے
جی
جی جی جی دس میں کیا کچ چیکنگ وغیرہ ہو اس وجہ سے تھوڑا احتیاط برتے ہیں
ج
اور آپ کا کیا خیال ہے مطلب باہر کے کھانے میں اور گھر کے کھانے میں
ہاںر شام کو کھانا چاہیے کبھی کبھی روز نہیں پر کبھی کبھی کھانا چاہیے کبھی کبھی بر کا کھانا کھانا چاہیے
کھانا ہے نا آپ کو لمیٹیڈ طریقے سے کھانا چاہیے اور مہینے میں ایک یا دو بار ہی کھانا چاہیے باقی اگر نہ چاہے تو بہتر ہے جی باقی میں تو یہ بیٹ سمجھتا ہوں آپ اگر باہر کا اچھا لگتا ہے نا تو بھی وہ گھر پہ بنا کے ہی کھاؤ گے تو اچھا رہے گا
ہاں وہ تو ہے
بالکل
وہ تو صحیح کہا آپ نے
جی جی جی باقی ہوتا ہے مطلب کئی انسانوں کو باہر کا بہت اچھا لگتا ہے جی م
اس وغیرہ چل رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں مطلب ٹیسٹ بھی اچھے ہے ٹھیک ہے پر کبھی کبھی ٹرائی کرنی چاہیے وہاں کا کھانا اچھا ہوتا ہے اتنا بھی برا نہیں ہوتا بٹ روز روز کے لیے صحت کے لیے پھر وہ اویلیبل نہیں ہے کبھی کبھی آپ کھا سکتے ہو
ہاں جی جی جی صحیح کہ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی جی بھی کچ نہیں پ سروگ بول رہا ہے کہ ہاں آج کل دنیا میں کیا ٹرینڈ میں چل رہا ہے کیا نہیں
دیکھو جی جی جی آج آج کل لوگ ٹرینڈ پہ زیادہ بلیو کرتے
بالکل بالکل بالکل کرنا بھی
اچھا کرنا بھی صحیح بے شک جی دیکھو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے بٹ اتنا بھی نہیں کہ آپ اسی کے اندر کھ جاؤ ایک طریقے سے
اگی ہاں ضرورت کے مطابق
جی یہ مجے بتا آج کل ایک کہاوت ہے کہ کھایا کوئی نہیں دیکھے گا پہناوا سب دیکھیں گی
ہاں وہ تو دیکھنے پڑےا اپ کو دکھاوا نہیں کرنا نا
اچھل دنیا میں دکھا بائی بہت آئی یہ بھی دھیان رکھیے گا آج کل دنیا میں دکھاوا ہی بہت ہے
ا بہت ہے بٹ چلو آپ کی تھنکنگ بہت اچھی لگی مجھے
جیی
جی ہ د ہرین انسان کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے ہر انسان کا نظریہ الگ الگیکھنے کا ہوتا ہے وہ پتا نہیں کس نظریے سے دیکھ رہا ہوں
ہ سوا بہت ضروری ہے
کیا بن رہا ہے آج شام کو کھانے میں آپ کے
اچھا اچھا جی جی اسی اسی وجہ سے آپ کو دال بج زدا پسند ہے
جی جی بالکل کیکہ پل سے کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا سے چاول اور کھ پ
پارٹی دن کے ہاں جی ہاں جی ہ جی
رکھتے ہیں ہم فون ٹھیک ہے خدا حافظ
یہلر ایک ایک ویٹے منٹ م یہ پرانا کباڑا ہے ارے وہ دار نکل جاتی ہے بق ہاں جی
ہاں جی رکھتے ہو آپ کون اوکے اللہ حافظ
جی ہاں کیا کہہ رہے ہو تھوڑا مطلب کیا آواز الل کسی کم آ رہی ہے آپ میں ہم
جی آواز کر کسی
کال ابھی ہمارے خھر سے ک آیا ہے ہم وہ دیکھ لے کون آیا ہے پھر ہم آپ کو کال کرتے ہیں آپ اوکے اللہ حافظ جی جی بالکل